ہم سناؤ آ
فارغ ہو گئے اپنے امتحان سے آپ آج کا
ہاں
طبیعت صحیح نہیں ہے آواز سے تو یہی معلوم پڑ رہا آپ کو بھی کہ آپ کی طبیعت گئی اب تراف مطلب خراب ہو ہی چکی ہے نا اور بتائیے میا یجنا وجنا آیا کہ نہیں ہاں
ہاں کتنا
ابھی ہی گھس رہا ہے سب کا
کیا تھاا
ابھی کریڈٹ ہوا ہے
اچھا تو پھر
ہاں ابھی ہو سکتا ہے آپ دیکھے نہیں ہوں گے یا چیک
ہاں ادھر ا ادھر ایسے بات نہیں
کیا کیا بولے
اکاؤنٹ نمبر جڑا ہوا نہیں ہے اکاؤنٹ نمبر نا
اچھا تو آپ کا میسج نہیں آتا ہے کیا آپ کا تو
تو آدر
اصل میں آواز بھی نہیں آ رہی صحیح سے ہاں بارش ہو رہی ہے کیروں طرف نہیں ہوری نہ آپ دوا وا نہیں لے لیے
زیادہ طبیعت بگڑ رہی دوا لیتے نا
زیادہ خراب نہیں ہےب تورند میڈیسین لیتے بس ٹھیک ٹھیک نہیں ہے اور
فیڈگ بھی کروات
بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا
ہاں ہاں ہاں نہیں مین ڈر رہتا ہے نا کہ بیبی پہ نہ اتر جائے بچے پہ بخار نہ اتر جائے فیڈنگ کے ذریعے ہے ناس کرے کھانا وانا بنا رہے ہیں
او ہم بھی خود ایک دم آئے ہاں ہاں ہم بھی آئے اور ابھی سو گئے ہیں اتنا پریشر کام کا ہے نا ہم لوگ میں ابھی یہ تیار والا ڈیوٹی دے دیا
ایکزام تو ہو جاتا ہے کسی طرح کر کے یہاں سے نکلو جل بازی میں سارا کوچ کر
جی جلد بازی کے چکر میں آدمی کا ہراسمنٹ ہو جا سمجھ نہیں ا رہا ہے اس چیز کو اچانک سے توڑ دیتا ہے پورا شریر کو اس کے بعد پھر مطلب ایک دم جسم آپ کمزوری جب محسوس لگے گا ہونے لگے گا پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ہم لوگ مطلب مشین کی طرح کام کر رہے ہیں
آپ کو بھی ملا ہوا ہے ایس آئی آر والو کا
اب بھی جانتے ہیں آٹھ بجے دس بجے رات میں رہنے بول رہا تھا بلاک میں وہاں کس کو میں سوچیے تو اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا آج تو ہم وہاں کہہ دیے کہ ہم استعفا دے دیں گے آپ کہیے تو ہم استعفا دے دیتے ہیں ابھی لیکن ہم سے نہیں ہو پائے گا ہم چار تین بجے سے ہم پر ہم بعد ہم نہیں کر پائیں گے پھر بھی سڑھے چار تک روک لیا کبھی ڈی سی صاحب آ رہے کبھی کلیکٹر صاحب آ رہے ہیں کبھی کمیشن سے آ رہے ہیں تو ک یہ الیکشن کمیشن آ رہے ہیں کوئی کوئی مطلب آ ہی رہے ہیں اور اتنا رپورٹ لے رہے ہیں اور جانتے ہیں
تو جانتے یہ کام بھی یہ لوگ کا ہی ہے ان لوگ کو پیسہ مل رہا ہے اس چیز کا ا ہم لوگ کو فری میں کروا رہا ہے یہ سارا چیز
پسو ہوس نہیں
یہ بولو تو اس کا الگ سے بھی الیکشن کمیشن ان لوگ کو دے رہا دس ہزار ساید دے رہا ابھی
لوگ پہلے سات جات سنا چاہے بیسو والوں کا ا بارہ ہزارے کو زیاد سےتا ہے
تو بارہ ہزار مہانہ ملتا ہے ان لوگ کو من لی بارہ جات سالانہ مل ہوتا ہے نا تو کیا اتنا کم پیسہ بتائیے تو گھر گھر جا کے کرنا ان لوگ کے لیے بہت پریشان ہے
ہاں امی کے ٹائم پہ اس بار سے باتت کیا
اچھا تو بی ایل او ہی ہے آپ کی بھابھی
آنگن باڑی سے وار ہوتے تو س وارتی بمی یے لوگ کم سے کم ہے یے لوگ
ہاں اوڑنے کو دے رہا تھا ابت تو سیو کاا لوگ سے ہی لیا جا رہا پھر بی اے لو پھر سارا چیزیں بیٹھا کر کے لیتا ہے وہ لوگ سے نا ہمم ارے بہت پریشر ہے ہر کوئی کو کام میں لگا دیا ہے لگ بھگ سمجھے میرے اسکول میں بھی بہت کم اسٹاف
ہاں اور ایک آدمی کو نہیں پا رہا ہے گا ہی ب ٹیچر لوگ ٹیچر لوگ پہلے سے
ہاں فارم تو فارم نا آن لائن تو بالکل نہیں ہو پا رہا ان لوگ سے آن لائن موڈ تھوڑا لفڑا ہے نا اس لیے آن لائن بھی کروا رہا ہے ہم لوگ سے تو فارم بھی فل اپ کروا رہا ہے کسی سے کبھی فری مطلب بیٹھنا نہیں نہیں آپ کو دو منٹ بھی نہیں اگر فارم فل اپ نہیں کیا ہوا تو وہاں پہ فارم کو پورا فل اپ کرنا ہے لسٹ سے
دونوں
ہوں
آ جو لو بول کہ چل ل کے رٹی ان د کرتی ج وہ ہاں کھڑا کر لیا نہیں بابا ابھی ہم لوگ بہت بزی ہیں ابھی کے کام تو خود سے نکالو بعد میں دیکھیں تے
پھر اب گئے تھے اپلیکیشن جمع کرنے تو درنادر
ہاں کالج گ ہے م تو گیا ہے وہاں سے بھی منگایا ہے ن آفس کاسا یہ بینک والا سارا کاغذ وغیرہ امی کے پاس ہم ل کھولتے تھے نا ہم لوگ کوئی کام پڑتا نہیں پڑتا اسلے امی کرکے ہاتھ میں دیتی تھی
ہوں ہوں
تو وہیں رکھا ہوا ہے نہ سار س وغیرہلا دیجیے گا
ہوں ہوں
وہاں جا کے ابھی وہاں سے بینک میں بہت کام کبھی جاتے نہیںارا جوائنٹ اساٹ رکھتا تھا سب امی کروا دیتی تھی ہاتھ پہ ملتا تھا کرا کرایا کام کرواؤ پھر وہاں چالو کرواؤ پھر آگے کا پروسیس اور کام
نہیں نا جی ہر چیز صحیح امی پہ ڈپینڈ مطلب لگتا ہوگا کچھ ٹینسن یا سب اچانک سے ٹوٹل کا ٹوٹل چیز اپنے اوپر لوڈ لے لو چھوٹا سہ چھوٹا چیز کے لیے آپ ان پہ ہی ڈیپینڈ تھے
مگا جی سے تو میری ماںسا بس ہم کو کسی چیز کا کرنا چاہیے کہ میری مہا ر ت کرتی ت کر
ہمم اس لیے نہ تکلیف ہوتی ہے زیادہ کی چلیے اتنا اگر اتنا زیادہ عادت نہیں ہوتا کہ نہیں چلو امی کچھ نہیں کر رہی بس ہے ہے امی ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن آپ کا تو ہر کام ہی کرتی تھی امی
بس اور ہارڈ ورک آئے کس طرح میرے ساتھ صحیح بالکل اگر بارہ بجے رات فون کرکے بیچانی اور ہ ہا
ہوں ہوں
میرے گھر میں حاضر ہوتی تھی وہ اس پر
بارہ بج رہا تو بارہ ہی بجے چلو بیٹی کے بس کیا ہوا ہے
پ نہ جلتی کی کتنی رات ت کہ کتنا ٹائم
بس بیٹی بول دیے تب جانا ہے
کی دار کی اور وہ محسوس ہو جاتا کل سے میری تردیت نک کر تنت توت تو کو ٹھیکاا
نہیں
کیسے جان جاتی ہے امی تو بولتی ہے تیرا دھڑکن ہم سن سکتے ہیں کیسے کرتی
وہی ماں ماں ہوتی ہے اس لیے نہ بولا جاتا ہے ماؤں کو احساس ہو جاتا
بچپن سے مطلب ویسے کوئی دوست میری دوست تھی اور مطلب بھی ہم لوگ کا زیادہ فرق ہے سامی کی کم عمری میں شادی ہوئی تھی پندرہ سولہ سال ہم سے بڑی تھی
ہوں
ر سات دن بھر میں مطلب بارہ سے پندرہ ان کا کال رہتا تھا میرے فون
باپ رے باپ
ہر وقت کھانا کھای کہ نہیں اور کھای تو کیا کھای نہیں کھائے تو م جات ہے نہیں
سب سے ڈیٹیل میں پچھتے تھے نا
ٹ بچ
کیا کیجیے گا صبر کیجیے اور صبر اپ تو نہیں ہے اور کچھ راستہ ہے ابھی نہیں کہ کچھ اور کریں گ
بس وقت لگے گا زخم بھرے گا ہاں اور پھر نئے دوسرا دن شروع ہوں تو
ہوں وہی نا بس امید رکھنا اللہ سب جو ہے وہی وہی کرے گا
ہر وقت انکی زبان چلیے دعائیں ہر
خود صحیح ابھی سوچیئیے نا اپنی اولاد کے لے
ہوں آہا
میت اٹھانے سے پہلے وہ دودھ بخشش کے کے لیے کھڑے
ہوں ہوں ہوں ہوں
مم
سب معاف کر چکی ہوں پہلے
بہت وہ سب چیز بہت تکلیف دہ والی چیز ہے ا وہ ساری سچویشن جو اب گزرے ہیں بہت ہمت
بولے نا
ہوں
سمجھ نہیں آ سکتا ایک دم اچھا س سال
بہت زیادہ ہے
کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس سے بات کرے کہاں جائے کس کو اپنا کہے مشکل دور سے ہم گزر گیا تو ہم کو اب لگتا ہے کہ اس سے بڑی میری زندگی کوئی بھی پریشانی نہیں آ سکتی
جب ماں گزر گئی اس ٹائم سب سے زیادہ ت کلیف دینے والی سچویشن ہم کو لگتا ہے ہوگا اس سے زیادہ اب کیا اس کے بعد پھر اولاد بھی ہے اولاد کے لیے بہت سب کچھ دیکھنا ہے نا بہت کچھ اپنا سہنا ہے آگے چلنا ہے وہی لوگ
بس یہی لوگ اب میری زندگی میں سب کچھ ہے
ہوں اکثر وہی لوگ ہیں وہی لوگ کے لیے جینا ہے اور کیا یہی سوچ کر چلنا ہے اب ماضی میں جو گزرا اس پہ تو اب صبر کر لیا مستقبل میں ان شاء اللہ کچھ بہتر آپ کے لیے اللہ تعالی لکھا ہوگا ہے نا
انشاء اللہ ضرور کیوںکہ اللہ بہتر سے بہترین نوازنے والے ہے تو بہتر کی امید رکھنے والے
بالکل بالکل وہی کر رہی ہیں مایوس نہیں ہونا مایوسی ویسے بھی کفر ہے ہم لوگ کے لے نا جانا سب کو ایک دن یہی ہے کہ وقت سے بے وقت آدمی اگر چلا جائے تو پھر وہ برداشت سے باہر ہو جاتا باقی آج کوئی آج وہ چلی گئیں کل ہم لوگ چلے جائیں گے جانا تو سب کو ہے
یقین ہی نہیں ہوتا تھا مطلب وہ جب بھی آنگن واڑی آتی باہر سے ہی آواز دیتے ہوے
ہوں ہوں ہوں ہوں
آواز دیدتے ہوئے اندر اتے تھے جب یقین آئے چار پانچ مینوں ہاں تو ب لگتا تھا نا ا بھی میری امی کی آواز لتی اچھی وہ آواز
ہاں وہم و سب ہو جاتا ہے
نہیں وہ اب نہیں ہے
ہوں لگتا ہوگا آواز دے رہی ایسا نہیں
ہ کاانی کا آواز خری اور امی کی آواز بہت بلند تھی میں لے کے آواز بہت تیز ہاں آگن باڑی میں دو تین گھر کے بعد ہے وہاں زور سے بولتی ت وہ چلوں کو میرے گھر تک آواز آ
بتائیے نا